ہلو
آواز آ رہی ہے
جی آ رہ ہے اللام علیکم
وعلیکم السلام اور کسی ہیں آپ
اللہ کا شکر ہے آپ کا خیریت سے
جی الحمد للہ ہم بھی ہیں ایس سے ہیں اور آپ کے گھر تو سب ٹھیک ہے
بشغیر ہے سب ٹھیک ہے
اور کیا کر رہی تھی آپ
بس کچھ نہیں بیٹھی تھی اب تو فارغ ہو کر سب کام وغیرہ
اچھا
اور آپ کیا کر رہی تھے
وہ
جی آواز نہیں ہے
اوک کیوں ڈسٹرب نہیں ہوں گی پھر آپ
آواز رہی بیچ میں آپ کی
اچھا میں کہہ رہی تھی میں نے کیا سوچا آپ آپ بھی فارغ ہو گئی ہوں گی اب سارے کاموں سے کھانا وانا سے تو میں نے کال کر لیتی ہوں
اپ نے ہاں اس ٹائم تو
ہاں وہی پیلس لینے وہ کھا وغیرہ میں بھی
ہاں وہ تو رہتا یہ ٹائم کھانے وغیرہ کا ہوتا ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے سب کام ہوتا ہیں
میں نے کہا تھوڑی دیر سے کروں گی کال
موسم اچھا ہو رہا ہے تو میں سوچ رہی تھی باہر جو ہے ٹولہ تھوڑا ٹہل کر آ جاؤں
ہاں موسم تو بڑھیا ہو رہا ہے ایک دم تو گر گرمی رمی تو ہے ہی نہیں ا باہر رات میں
ہاں بڑھیا معسم ہو رہے
آج بھی بارش ہوئی تھی اور کل بھی بارش ہوئی تھی ماشاء اللہ موسم بہت سہانا ہے
مزہ آ رہا ہے موسم کا لف
ہاں بس دل کر رہا پ محرم د دھوپ ووپ نہ نکلے کچھ بھی
شاید دو تین دن ہی ٹھیک رہے گا پھر وہی گرمی تو ہو یہ خیر جون ہے جی
اب جون مے چل رہا ہے نا
ہاں ہاں تو لاسٹ ج
پھر اب تو جون جولائی اگست سپتمبر
ہوں
میں ج ن گھر ج
جی جی جی
ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی آ رہی ہے
اچھا اور کیا کر رہی ہیں ت ملاق چھاپ تو فٹی ہو گئی ہے
ہوں ٹہلنے جاؤں گی ہم میں تھوڑی دیر باہر
اچھا صحیح ہے اور کیا ٹ لائیے ہاں
کھانا کھا کے تھوڑی دیر ٹہم لے گا
جی کیا خیاد ہے آپ کے کھانے میں
پاستتا
پاستا
ہوں ہوں ہ جی میں نے بنایا
کیسے بناتی ہیں پاستا
اس کو بوائل کر کے اور وہی اس میں ٹماٹر پیاز وغیرہ ڈال کے اور پاستا ڈال دو سوس وغیرہ ڈال دو اس میں اور مسالہ وغیرہ ڈال دو نہیں ریڈ ریڈ وائٹ نہیں وائٹ پسند نہیں آتا مجھے
اچھا اور تھوڑا کریمی کریمی ہوتا نا وائٹ تو زیادہ پسند نہیں آتا ہاں مجھ مجھے بس ٹھیک لگتا ہے لیکن ریڈ زیادہ پسند ہے وائٹ بھی اچھا لگتا لیکن ریڈ زدہ پسند ہے
وائٹ ہی ہے بس تھوڑا بہت ہی کھایا تھا نا پیا فور اسپون بس
ہاں ہاں پھر دل سے عجیب سنے لگتا ہے زیادہ کھانے تو زیادہ کریمی ہوتا ہے نا وہ جی
جی جی
اور کہیں جاانی رہی ہیں آپ گھومنے کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے
ہاں ابھی تو ایسا کچھ پروگرام ب نہیں دیکھتے ہم کل تک بن جائے تو
تو جی صحیح ہے بنائیے ہم بھی جا رہے ہیں کل تو
جڑیا
جی ہم تو جا رہے ہیں گاؤں جا رہے ہیں ہم تو اپنے
اچھا اور گاں تو مسم بہت اچھا
وہی تو وہاں پہ ہمارے جنگل ہے وہاں پہ اور آموں کا موسم ہے وہاں پہ تو آم کے اتنے بڑے بڑے درخت لگے ہو ہیں وہیں پہ جنگل میں چے جاتے ہیں پگ ویل وغیرہ میں وہ پہ
صحیح ہے اب تو موسم بھی اتنا اچھا ہو رہا ہے مزہ آئے گا اب
وہی تو اور کیا مزہ دو پا جائے گ وہاں
ہاں ٹیوب ویل میں نہاؤ ایک دم بڑیاک ہاؤ جنگل میں جنگل کی تو ہوار بڑھیا ہوتی ہے ٹھنڈی ٹنڈ لگے گی
پھر اور سب ہم آ رہے ہیں خاندان والے بھی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے سب اکٹھا ہوتے ہیں ایک ساتھ پھر وہیں پہ باہ بھی کیوں ہو جائے گا
بڑھیا آپ تو خوب انجوائے کر رہی ہیں موسم کا پورا لطف لے ج ہاں
جی بس کل کا بس سات خریت کے ساتھ سب کچھ ہو جائے بارش وارش نہیا اور بارش ج گی توذر آپ
ہاں ہاں ہاں بائیس منٹ پھر یہ ہے بعد میں کیوں نہیں ہو پائے گا
ہاں ہاں وہ نہا سکتے ہیں وہ تو بس بار ایک نہیں موبھی تو ضروری ہے
فوٹوز وڈیو بھیجنا آ
جی تو چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ یہ ہمارے گھر سے تو پاس ہی ہے گاؤں
اچھا پھر چلیں گے آن پروگرام بنا دیں گے
ہم نے بھی ایک دم جلدی جلدی پروگرام بنایا کیونکہ موسم بھی اچھا رہا تھا ہم نے کہا چلو وہ بھی کر لیتے ہیں بنا تو تھوڑا سا تھا کہ تھوڑے دن بد کریں گے پھر ہم نے کہا چلو موسم ابھی اچھا ہے اب کر لیتے ہیں پھر آگے کا پتا نہیں موسم کیسا ہو جی
صحیح ہے پھر کس دن بنا لیں گے ابھی تو آم کا موسم چلی رہا ہے
ہاں ابھی تو ہے ا تو ہے ہی
ہ اسٹارٹیگ اورکیا مزا آ پ جنل میں آم کاؤ بیٹھ کر اس کا الگ میں ت شہر گالگ مزہ ہے
اور کیا تازہ تازہ سب کچھ ہوا ہے اتنا فریش فریش ہ طرف ہرییالی تو ہے سٹیز وغیرہ میں تو ہوتا نہیں ہے یہ سب
ہاں
کیاٹ بھی س آرام
ہوں شہر کی بھگ گاڈ سے زندگی الگ ہے
ہاں اور
صحیح ہے جنگل میں جائیے گھومے فریش ہوا ملے گی آپ کو
چلے جائیں گے تھوڑی سی دیر کا راستہ ہے بس ایک گھنٹے سے آدھے گھنٹے کا مان لیے بس پاس نہیں ہے جی
صحی ہے بڑھیا
اور اور عید کیسی رہی آپ کی
عید تو سحی تھی اللہ کا شکر ہے بڑھیا
عید پر کچھ نہیں بس مہمان آئے
ہاں مہمان تو آتے ہی
کام وام یہی سب رہا اچھا عید پہ تو گرمی تھی یہ تو ابھی ایک دو دن سے موسم
ہاں ایدهر تو عید والے گرمی تھی پاس عید والے دن کچھ راحت تھی لیکن جو بھی تھی نا
اس دن تو بہت گرمی تھی کل کل سے ہوا ہے موسم اچھا
ہاں اب تو بہتر ہے بہت سکون ہے
ہاں اب تو بڑھیا ہے موسم
تو فین میں ہی نا تھوڑا سکون دلاتا ہے ورنا تو کل اسی کے بنا کام ہی نہیں
ہوں اب تو فین میں اچھا لگ رہا ہے کل تو ہماری لائٹ بھی جو ہے آندھی تو فان آیا تھا تو کل تو ہماری لائٹ بھی جو ہے چلی گئی تھی پھر تین بجے آئی ہماری لائٹ تو طوفان بہت تیز آیا تھا نا تو ہاں تو کچھ تار وغیرہ ہو گئے تھے جی
وہی تو تھوڑی سی اگر کچھ بھی ہوا نا چلیں گی نا تو لائٹ سب سے پہلے جائے گی
انہوں نے بھی پتا رہتا ہے کب کیا کرنا ہے خیر
ہاں اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے الحمد للہ
اور کہاں کہاں گی آپ میں نے بتایا نا آپ کو میں کھانا وانا کھا کے برتن دھو لے تی
اچھا اچھا اب آپ بھی بیٹھ گی ہوں گی فارغ ہو گی ہوگی
ہاں جی جی میں بھی ہو بھی اب لیٹیں گے نیند تو آتی نہیں ہے اتنی جلدی بس لیٹ جاتے ہیں
ہاں نیند تو لیٹ ہی اتی ہے خدا جانے تیاری ہوئی گاؤں
ہاں جانے کی تیاری تو کر لی یہ تو پہلے ہی کر لی اتنی جی سب جائیں گے سب آ رہے ہیں اور بھییر سدار وغیرہ تو سب پتا چلے
ہاںسے ٹائم تو ورنہ تو لوگوں کو ٹائم نہیں ہے سب
ہ سب تو پھر اپنی لائف میں بھی یہ رہتا ہے اس کا کچھ کام اسکول کسی کی جاب اس کا
ہ وہی وہ سب اپنینی فیملی کو یہ ہوتا ہے فیسٹیول فنکشن ملنا ہوتا ہے بس
بس پنسا بھی جائیں گے
ہوں پھر مطلب رکیں گی گاؤں یہاں آ جائیں گی آپ
آ رب دی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں دیکھیں گے اگر زیادہ دیر ہوگی تو جائیں گے ہ۔
ہاں یہ موسم کے اوپر بھی بات موسم خراب ہوا تو رکنا پڑے گا جی جی
اور آپ کا کیا کہی ایک پر
میں کہیں نہیں بس دادی کی گئی تھی کل کل بھی جو جا رہے تھے ہم وہ آندھی طوفان آ گیا پھر پھر ہم تھوڑا لیٹ گئے ج ہ
پلن خراب کر گیا آنی طفان میں
اور وہاں سے بھی آچ گ گ یہ اے کہاں رہ گے کہاں رہ گئے ہم نے گھر یہ طوفان آ گیا تو پھر ہم تھوڑا لیٹ ے پھر وہاں سے رات میں آئے لیٹ ہویں پہ کھانا وغیرہ کھا کر
چ صحیح کل آپ نے انجوائے کرا ہوگا
جی
اور کیا پہنا تھا آپ نے اسید پر
جی
کیا پہنا تھا آپ نے عید پر
میں نے سوٹ پہنا تھا ایسی کاٹ انن کا
صحیح ہے میں نے بھی کاٹن کے شوٹ پہنا تھا اتنی گرمی اتنی گرمی میں کچھ اور تو پہننے کا بسی نہیں تھا دی کر رہا تھا نہیں بس ہلکے ہلکے سے سوٹ وہئی پہل للو
ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے آپ جی جی آئیں گے میں بھی ذرا ٹہلیا ہوں باہر پھر بات کرتے انشاء اللہ آپ بھی گھومے آئیے مجھے فوٹوز وغیرہ بھیج دییے گ آپ
ہاں ضرور ضرور ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ